آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنا ہاں ہیلو بولو
گھر میں سب ٹھیک ہے بس ٹھیک آپ کو کتنا ہوا کمپلیٹ پھر آپ نے بولا ہی نہیں
بس اتنی ہی نائنٹی اس سے آگے ہی نہیں ہوا میں نے خورشد کے نمبر پہ بھی کیا تھا
اس کو ہوا یہ چالو خرشید بھیا کو نیا متا نیا متا آپ کو نیا
ابھی کچھ نہیں بس میں نے میں چیک کر رہی تھی کچھ بھی نہیں اگر میں یہاں سے کسی کو کال کرتی نا اگر میں کسی کو کرتی نا کال یہاں سے تو مجھے ٹوینٹی برابر ہوتے پھر دیکھتی میں کیا ہوتا
اب آپ کرنا اس کے بعد مجھے واپس سے کال اسی نمبر پہ ہاں اس پ ہوگی شاید سے واپس سے کال نہیں نہیں اتنا ہی بس ٹھیک کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی تھی
اس کو اپڈیٹ ہی نہیں چل رہا تھا آج اس کو تب سے اپڈیٹ آیا
نہ میں مجھے آیا تھا کل بھی اپ ڈیٹ میں نے کیا میں نے خورشید کے نمبر پہ بھی کیا
وہ اپڈیٹ نہیں وہ تو پتا ہے مطلب اس کو نہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہا تھا نہ کالز ایکسپٹ ہو رہیھی تھی نہ چیک ہو رہا تھا تھا اس کو کچھ یہ تھا ایشو چل رہا تھا شاید سے اسس وجہ ست
تا ہے مجھے نہیں ابھی یہ میں نے یہ ایپ کول کھول کے رکھی تھی میں دیکھ رہی تھی واٹس ایپ مجھے پھر بھی کال آئی
ہاں یہ آتی ہے کال پھر بھی بی آتی
پہلن
نہ آتی تھی ہاں اور
اور حمزہ ٹھیک ہے
بس ٹھیک آپ سناؤ ابو بکر ٹھیک ہے
مارکیٹ آپ نے بولا تھا نا وہ گاڑی والے کے پاس جا نہیں نہیں آپ نے بولا تھا نا وہ گاڑی والک ہاں اس کو بولنا وہ میں نے پانچ جگہ پر دکھا پانچ جگ ملی نہیں بولا نہیں وہ ہم نہیں رکھتے ہیں وہ فضول
اس کو تھی میں نے پرسوں دیکھی تھی جب میں وہاں گئی تھی
نہیں میں پانچو شاپکیپرس کے پاس گئی پانچوں نے ہی جواب دیا بولا نے وہاں ایک کو تھا وہ ہاں ایک کو تھی گاڑی لیکن پتا ہے کتنے پت ہے کتنی بڑی وہ کتنی بڑی تھی پتا آپ کو پتا ہے ایک ا پہلے میری بات سنو آپ سنی نہیں رہے ہو میری بات آپ وہی سے سے بول رہے ہو میں نے بولا میں گئی تھی اے کے پاس تو اس کو تھی وہ گاڑی لیکن اس کو بڑی والی تھی جتنی اس کو ہے نا اس سے ٹرپل وہ تھی مطلب اس پ ابو بکر جتنا ابو بکر جتنا ا انسان بھی بیس وہ بول رہا تھا پندرہ سو روپے کا پندرہ سو پندرہ سو ہاں لیکن وہ بڑی ہے اچھی والی وہ بڑی جتنا سائیکل ہے نا بڑا جو میں نے اور ڈرلی نے ابو بکر
دیک کی تھی شاید
وہی وہی و نہیں نہیں بلیو کلر کی تھی اس کو وہ بہت اچھی تھی
وہ یہاں سے بند کرناال یہاں اور
اور ٹھیک آپ سنا
میں کیا سناؤ بس ٹھیک شکر اللہ کافی سناؤ کچھ خاص
ابھی ابھی کوئی پروگرام ہی ابھی وہ ہم سا کی ڈیٹ آف برت آنے لی
ہاں ہاں
بولی
وہ میں نے لائی وہاں سے صبح
پھر گئی مارکیٹ اس کو بولنا آپ بولتے نا مجھے فورٹ اسٹٹ والی سے مطلب یہ جان پہچان ہے اسی کو بولو
ہاں اس سے بول دوں گی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
ہمم لیکن اس پہ لیمنیشن بھی کرنا نا میں پیسے ڈالوں گی
اس کو کیا بولنا ہے
پتہ ہے میں گئی نا آدھار کارڈ بنانے حمزہ کے لیے مجھے وہاں اس نے بولا یہ آن لائن نہیں ہوا ہے آپ وہاں جاؤ جہاں یہ پیدا ہوا ہے اور وہاں سے آن لائن کرواؤ میں اس کو خورشید نے بھی بولا نہیں یہ آن لائن ہوئی ہے اس ٹائم پھر کہاں دیتے ہمیں یہ ڈیو بی آن لائن کے بغیر اس نے مانا ہی نہیں اس نے بولا پھر بھی جاؤ آپ ایک بار وہاں
فوٹو سٹی والے نے بولا
ہاں جو یہاں آدھار کارڈ بناتا ہے جس کے پاس میں نے ابو بکر کا بنایا ہے
کوئی بات نہیں م کل جاؤ میں کل ہاسپٹل جاؤں گ م میں کالل کروں گ
کل خورشید ضرور آئے گا اور میں بھیجوں گی فام اسی کے ہاتھ میں ورنہ میں یہ بھی یہ بھی میں ڈال سکتا ہوں اس کا فوٹو بھی سگنیچر کر کے لیکن خورشید وہاں کل بھی آئے گا
نہیں فورم میں بھیجو آپ
نہ ٹھیک ہے
بولا صبح ہی اس کا نہیں ہوگا آپ
کس نے بولا اب نہیں ہوگا مجھے
ہاں بولرہی تھی مینے بھیجا آج فارم مجھے میں تب سے اسی کا ویٹ کر رہی تھی اس نے نہیں بھیجا آ پھر بھی و نا کل دیکتے ہیں پھر کیوں نہیں ہوگا
ہاں
ہاں
ہ میں پھر بھی اس کا یہ فوٹو بھیجوں گی آپ کو ہاں
ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے پھر اور
کیا پکایا آج فی الحال روزا بھی نہیں ہے سمرن کے جس نے بہت چللایا بہار اسپین کو گال آدیش بولا یہ وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بہت بہت کچھ بولا تو پھر لڑائی نہیں لیکن میں گو بول رہی ہوں یہاں ہوگ لڑائی اب لوگ یہاں سے جاؤ ہم جاتے مشین لیکن یہ پتہ نہیں کون سے روٹس لگے ہیں پیروں میں یہ نام ہی نہیں لیتے جیسے ایکو آپ کو پتا ہے میں نے بھی یہی بولا آپ کو پتہ ہے مجھے لگتا ہے اس کو تاویزوں سے باندھ کر رکھا ہے یہیں پہ یہ نہیں نکلنی چاہیے اس کو پتا نہیں یہ نہیں نکلتی ہے یہاں سے مانتی ہی نہیں ہے یہاں سے نکلنا
آپ کو پتا آپ کیا کرو گی آپ کل وہاں جاؤ گی نا پھر وہاں سے اچھے سے مینٹین کرو گے پھر یہ بھی جائے گی ڈالی کو افواہ لینا یہ خود بخود آئے گی
نہیں نہیں نہیں نہیں اس نے صبح بولا ہمیں سارا کام کر کے رکھا تھا اب ہمیں کھانا وانا بنا کے تھا ہم نے سوچا ہم کھانا وانا وہی لے جائیں گے وہی بیٹھیں گے پھر تو پھر جس دن پانی آئے گا اس دن میں آیا کروں گی پانی بھرنے اور کپڑے دونے کے لیے
اب مت ضرورت ہے بار بار بھرنے کی وہ بھی ہوں گی نا وہاں بھائی بھی کھانا پینا وہی ہوگا
نہیں مل اکر بیٹھ گئی ابھی صفائی وفائی
ہاں سفا وہ تو الگ بات ہے وہ میں بھی بیچ بیچ میں آ سکتی ہوں وہ بھی
نہیں میں نے بو میں خود ہی کر سکتی ہوں وہ مسئلہ نہیں میں نے مطب کھانا وانا چائے وائے وہ سب ہی پےکاری اس کو میں نے بولتا کیونکہ اب یہ بول باہر نکلتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے پھر اس نے مجھے صبح بلایا اس نے مجھے بولا ذرا تم وہاں سے ادھر آ جاؤ میں گئی پھر مجھے لیکن پتا تھا یہ مجھے کہ پہلے اس نے فارمز کا بولا پہلے وہ بات بولنے لگی اس کے بعد بولا ہے یہ کیا بول رہا تھا کل ایسے ایسے وہ یہ میں نے بولا مجھے پتا سب بولا اسے پھر وہاں سے قسمے دکھای یہ جھوٹ ہے اللہ مجھے ایسا کرا میں نے کو بولا اس نے خود بھی سنا ہے اور یہاں سے کوئی چل رہا تھا اس نے بھی سنا ہے اس ابی قسمے کھایا اس نے بولا اگر اپ
تو بیٹی پہ قسم کارو میں نے کچ نہیں بول
ہاں اس نے بولا اس نے بولا اس نے بولا اگر میں نے بولا ہے تو مجھے زاہد کی کاشف کی اور اآ اس
ان کو بچائے لیکن ہوتا اس کو بڑے والے کو بڑے والے کو کو دوں چھوٹے دونوں کو بچائے خدا
اس نے بولا تینوں کا اگر میں ان کی لاش دیکھوں گی اگر ایسا اور میرے ہسبینڈ نے تو بالکل نہیں بولا ہاں ہم اس کو بول رہے تھے یہ جو بھی ہے پولیز ان کو خود کرے گی کاروائی آپ کون ہو اتنے جو اپ یہاں آئے اور پھر اس کو مطلب میرے ہسبینڈ نے اس کو گالیاں دی اسی کو وہ نا جو وہاں گیا تھا کل وہ پھر بولا اس کو گالیا دی بولا آپ کیوں اس مسئلے میں پڑ رہے آپ خود کون سے
اچھا آپ کو یہی بولنا تھا وہ کیوں آیا تھا ہمارے گھر کیوں نہیں آیا تمہارے گھر ہی کیوں آیا تھا
اس اس کو پولیس نے بھیجا ہے اس کو اس کو یہ مطلب یہ بھیجو وہاں پہ پھر سے یہ سب ان کا بیٹا ہے اس کو پلیس میں یہ کرو ایک بار پھر سے ہوں مطلب کچھ پوچھ تاچھ کرنی ہوگی
اچھا
اس سے پہلے ہمارے گھر بھی آیا تھا نا اس نے اس سے پہلے جب آیا پہلے وہی آیا تھا نا وہ چھوڑو تو اس نے میں اس نے بولا اگر گالیا ں دیتا مجھے دیتا مجھے کوئی دکھ نہیں لیکن اس نے میری بیٹی کو گالیاں ہے اس کو تو خود کی تین دن بہنے ہے اور جو اس کی ماں ہے اس کو تو خود کی تین تین بیٹیاں ہے میری تو پھر بھی ایک ہی ہے ان کی تو تین تین اس لیے کیسے کہ لیا کہ کل پھرظاہر بھی نکلا تھا اور یہ ڈیڑی بھی نکلا تھا کل پھر فورا پھر میں نے پیر پکڑے ان کے کہ
بس نکلتے ہم بھی دیکھتے
میں نے نہیں بولا میں نے بولا میں کیا بولوں گی فضول میں آخر مجھ میں یہاں پہ ہی ہوں میں کیا فضول میں ا ان کے ساتھ رہتی پھر مجھے کیا میں نے بولا یہ دونوں ہی سیم ہے وہ بھی ایسا ہی ہے یہ بھی ایسا ہی ہے پہلے رکھتے ہیں دوستی پھر جب کچھ ہوتا ہے پھر لگاتے ہیں دشمنی دونوں یہ کوئی میں بولوں گی وہ اچھا ہے اور یہ نہیں یہ اچھا ہے وہ نہیں یہ دونوں سیم ہی سیم ہے پہلے ان دونوں کو یارانا لگاتے پھر ان کو کچھ ہوتا ت ہے تو پھر مطلب گھر والوں
ایسا ہی نہیں ایسا آہستے نہیں بولتا اگر مطلب جب اس نے سنا یہ ایسے ہی نہیں بولتا ہے اتنے دنوں سے ہمیں اتنے مہینے ہوئے یہاں جب اس نے ان مہینوں میں نہیں بولا تھا آج کیسے بولا جب اس نے کچھ سنا تبھی
جی جی بھی تھی نہیں یہ میں نے بولا پھر بھی دیدی کو میں نے بولا آپ بولنا جو آپ بول سکتے تے وہ میں نے
ہاں ہاں وہ الگ بات ہے آپ نہیں بول سکتی ہو زیادہ وہ بولے گی مطلب پتا نہیں کیا بات ہے مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے
اور ان کو پھر ضد رہے گا میرا زیادہ میں سامنے ہی ہوں ہے نا میں نے پھر
نہیں گئی پر ان کے گھر
دیدی نے بولا جب مجھے بولے گی میں بولوں گی پھر اس ٹائم
اس کو بولا یہی سے جاؤ
ہاں ادھر یہ تھانا اس ٹائم یہی پہ یہ تھانا یہی پہ اس نے نہ نہ یہ تھا نا یہ اس نے بولا فضول میں لڑائیاں محلے وا لے‌ دیکھتے ہے
جب یہ یہاں گھر پہ نہیں ہوگا تب وہ آب جانا جیسے اے پی جی سے ہم نے بات کی ویسے ہی اس کے ساتھ بھی کرو کام پھر ہوگا آمنے سامنے سب کچھ کلیئر
تو اس نے یہ بھی بولا کہ وہی اس کو میسج کرتا ہے
وہی میں نہیں بول رہی ہوں میسج کا چاہے وہ کرے یا یہ کرے ایک تھی دونوں ایک جیسے ہیں میں ان کا نہیں سائڈ لے
ارے جی جی اچھا ٹھیک ہے تم وہاں سے ٹرائی کرو مجھے کال کمپلیٹ
اوکے اوکے اوکے میں کروں گی ویٹ